ہلو السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہو الحمد اللہ
آپ ٹھیک ہو
الحمد اللہ بھائی جان آپ کی ابا جان سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان وہ بھی سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ آپ کے گھر والے سبھی ٹھیک ہے
الحمد للہ بھائی
بھائی جان کیا کر رہے ہو آپ کھانا وانا کھا لیا
بھائیان کھانا کھا لیا ابھی آیا تھا بس گراؤنڈ میں بیٹھ
چلیے اچھی بات ہے میری آواز اچھی سی آ رہی ہے
ہاں اچے سےی آ رہی ہے بائی جان
ہاں بھائی جان تو بھائی جان ہم بیٹھے ہی تھے تو میں سوچ رہا تھا ہمارے ملک میں کتنی ساری بے روزگاری ہو رہی ہے تو میں اسی پہ بات کرنا چاہتا تھا
ماشاء اللہ بائیان بہت اچھا ہے آپ تو یہ اسی پہ بات کریں گے کچھ میں سیکھوں گا آپ سے اور کچھ آپ اپنی رائے د ہوگی ج میں بھی تھوڑا بہت موٹیویشن ملے گی مجھے بھی
ہاں بھجان تو میں بھی بیٹھا ہی تھا آپ کی کال آئی تو میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے کچھ مطلب کہ کچھ جانکاری حاصل کر لے
ماشاء اللہ بھا
تو بائی جان مطلب کہ یہ جو مطب کہ بے روزگاری ہے نا تو بے روزگاری آج کے دور میں مطلبک ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے دنیا کے بہت سے ملکوں کی طرح ہمارا معاشرہ میں بھی ملکہ بے روزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہے جب کسی شخص کا کے پاس کام کرنے کی صلاحیت ہو اور ملا کہ خواہش ہو لیکن اسے مناسب نوکری نہ ملے تو اس صورتحال کو بے روزگاری کہتے ہیں کام انسان کی بنیادی ضرورت ہے روزگار صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہوتا بلکہ عزت خود اعتماد اور بلکہ بہتر مستقبل کا سبب بھی بنتا ہے تو جب کسی شخص کو نوکری نہ ملتی تو اس کی زندگی پر بہت سے مال کے منافع اثر پڑتے ہیں آپ بھی ب بتائیے بھائی
بھائی جان ماشال آرٹ میں بہت اچھی بات ہے بولی ہے کہ بے روزگاری کیا ہے مطلب کیا چیز ہے دیکھو آج کل اگر ہم دیکھیں گے جو ہمارا ہمارا یوتھ ہے اب ایٹی نائنٹی پرسینٹ ایسے ہے جن کے پاس ان کے پاس اچھی اچھی ڈگگریاں ہے مطلب وہ آج کیا کرتے ہیں آج کل زیادہ ہے کچھ تو ہو جاتے ہے ڈپریشن کا شکار بیھتے ہے گھر میں کچھ بیچار یہ کرتے وہ اپنی پٹریاں لگاتے کچھ ڈرائی فروٹ بھیج تھے اور کچھ کپڑے بھیجتے تو اگر ہم اپنی کشمیر کی بات کریں گے بھائی جان اتنے اتنا ٹیلنٹ ہے اتنے قابل لوگ ہے کشمیر میں کہ پوچھو مت لیکن مسئلہ کیا ہے ان کو مطلب وہ اپارچونیٹی نہیں ملتی کہ یہ کسی گورنمنٹ جاب میں مطلب لگے کیونکہ اس کا مین ریزن یہ ہے بھائی جان جب آبادی بڑھتی ہے تو لو مطلب اس آبادی کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کا پڑھائی کا وہ کمپٹیشن لیول ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے
ہاں بھائی جان تو بے روزگاری کے کہیں وجوہات ہیں میرے بھائی سب سے پہلی وجہ آبادی میں اضافہ ہے جب مطلب کہ آبادی آبادی تیزی سے بڑھتی ہے تو نوکریاں کی مطلب تعداد اس کے مطابق نہیں بڑھ پاتی تو نتیجہ بہت سے لوگ روزگار سے محروم رہ جاتے ہیں تو دوسری اہم وجہ تعلیم اور سکلس کا فرق ہے تو اکثر اسٹوڈنٹس ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان کے پاس مطلب کہ پریکٹیکل اسکلز نہیں ہوتی کمپنیز اور ارادے ایسا افراد کو مطلب کہ جی دیتے ہیں جو کام کی مناسب ٹریننگ اور تجربے رکھتے ہوں تو تیسری وجہ ٹیکنالوجی کا بڑ مطلب کہہ بڑتا ہوا استعمال ہے تو مشینز اور ایڈوانسز سسٹم نے کئی کاموں کو آسان بنا دیا ہے اس سے مطلب کہ پیداوار تو بڑھتی ہے لیکن کچھ جگہوں پر مطلب کہ انسانوں مزدوروں کی ضرورت کم ہو جاتے ہے اور وہ کہیں جگہ پر تو وہ مشینیں انسان کے کام ہی کھا جاتے ہیں پھر پھر ان کو بے روزگار ہونا پڑتا ہے نا بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان صحیح فرمایاپ نے دیکھو بھائی جان اگر ہم بے روزگاری کی بات کریں گ نا تو اس کے بہت سے نقصانات بھی ہے جیسے کہ اگر ہم دیکھیں گے بھائی جان کے ہمارا جو ذہن ہے اس پہ زیادہ اثر پڑتا ہے انسان سوچ میں پڑتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ حاصل کیا ہے لیکن مجھے اس کا فھل نہیں ملا تو جس کی وجہ سے جو ہمارا یوتھ ہے جو ایک مطلب اچھی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ کس میں مبتلا ہوتا ہے وہ نشے میں مبتلا ہوتا ہے بھائی جان نشے میں چوری ڈکیٹی میں ہوتا ہے بھائی جان وہ مبتلا
دو بھائی ہم تو بے روزگاری کرری اک اور وجہ مطلب کہہ اقتداسی کمزوری بھی ہے جب ملک کہ مطلب کہ معاشرتی کمزور ہوتی ہے تو نئے مطلب کہ کاروبار کم شروع ہوتے ہیں اور پرانے کاروبار بھی مشکلات کا شک شکار ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں نوکریاں کے موقع کم ہو جاتے ہیں تو بے روزگاری کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں سب سے پہلا اثر فرد پر پڑتا ہے جب مطلب کہ کسی شخص کے کے پاس روزگار نہیں ہوتا تو وہ مایوسی پریشانی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے تو اس کا اعتماد کم ہو جاتا ہوتا ہے اور وہ مطب کہ اپنے آپ کو معاشرے پر مطلب کہ بوج سج نہیں لگتا ہے نا بھائی
ماشاء اللہ بھ جان سےی فرمایا آپ نے دیکھو بھجان اگر ہم دیکھیں گے نا کہ اگر ہم ہمیں فار ایگزامپل میں نے کوئی ڈگری اچیو کی ہے تو مجھے اگر بہت گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مطلب جاب آفر نہیں ہوا تو مجھے یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں یا میرا کچھ نہیں ہوگا فیوچر میں تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ اگر باقیوں کا ہوا تو میرا کیوں نہیں ہوا میرے میرے میں کہاں پہ کمی رہ گئی کہ میرے جو مطلب کلاس فیلو تھے وہ لگ گئے میں نہیں لگا یا اگر اس میں نہیں ہو رہا ہے بائی جان کچھ لوگوں کے پاس زمینیں ہوتی ہیں تو وہ کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہو اس سے آپ اپنا روزگار بنا سکتے ہیں یا چھوٹا موٹا کاروبار ڈال سکتے ہیں وہ بھجن اگر منافع ہے تو وہ پھر شلب کاروبار بڑھ بھی سکتا ہے بھائی جان
ہاں بجان تو اسشی کےس سےبان ملب کہ بے روزگاری کے اثر خاندان بھی پڑتا پر بھی پڑتا ہے تو گھر کا خرچہ پورے مط کہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کی تعلیم صحت وہ روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ مطلب کہ گھروں میں ٹینشن اور فکر بڑھ بڑھ سکتی ہے معاشرے پر بھی مطلب کہ بے روزگاری کے منافع اثرات نظر آتے ہیں تو جب لوگ لوگوں کے پاس کام نہیں ہوتا تو غربت بڑھتی ہے مطلب کہ غربت کے ساتھ ساتھ جرم چوری اور دوسری مطلب کہ سماجی حالکہ برائیاں بھی بڑھ بڑھ سکتی ہے نا تو اس لیے بے روزگاری صرف ایک بلکہ فرد کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے میری بھائی ہے نا
ماشاء اللہ بھائی جان آ اگر ہم دیکھیں گے بھائی جان اگر دیکیں گے کہ نوجوان جو ہے جو پڑے لکھے نوجوان ہے اگر گورنمنٹ وہ بس اس کا ویٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ میں ہوگا ہمارا کچھ ہمیں بس ا اب گورنمنٹ میں اگر ہم دیکیں گے نا کہ انڈیا میں کتنے امیر لوگ ہیں وہ گورنمنٹ جاب نہیں کرتے بھائی جان وہ بزنس پہ دار مزار رکھتے جیسے کہ امبانی کو دیکھ لیا ہم نے ٹاٹا ٹاٹا تھے ان کو دیکھو بھائیش انہوں نے بھی مطلب وہ پ پیدا نہیں ہوئے تھے مطلب نہیں میر
ہاں بھائی جان
دوسے
ہاں بھائی جان تو بے روزگاری کو کم کرنے لیے مطلب کہ حکومت اور عوام دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا حکومت کو چاہیے کہ نئے انڈسٹریز اور ملا کی کاروبار پروجیکٹس شروع کرے جب نئے پروجیکٹس آئیں گے تو مطلب کہ روزگار نئے مار کے موقع پیدا ہوں گے تو ٹیکنیکل اور وقت ووکشنل ایجوکیشن کو بھی مطلب فروغ دینا ضروری ہے تو آج کے دور میں کمپیوٹر سیکھ اس ڈجٹ مارکیٹنگ گریفک ڈیزائننگ ویب مطلب ڈپلومنٹ تو اور دوسرے ماڈرن سکلس کی بھی بہت ہی ڈیمانڈ ہے میرے بھائی تو اگر نوجوان ان سکلنس کو سیکھیں تو ان کے لیے روزگار کا موقع بڑھ سکتا ہے سیلف امپلائمنٹ ب روزگار بے روزگاری کی مطلب کہ ایک موصور حل ہے تو ہر شخص کو صرف نوکری ڈھونڈنے کے بجائے چھوٹے کاروبار کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے آن لائن بزنسنگ فری لانسنگ اور چھوٹے مطلب کہ اسٹارٹ اپس کے لیے کے ذریعے لوگ اپنا روزگار خود پیدا کر سکتے ہیں ہے نا بھائی جان
ماشاء اللہ بھ جان صحیح فرمایا آپ نے کہ دیکھو اگر ہمارا کچھ نہیں ہو رہا ہے کسی چیز میں ایک دو سال مطلب ہمارے آج یوتھ ہے وہ بس پیچھے پڑھا ہے نیٹ کے پیچھے تو اگر ہر کوئی ڈاکٹر بنے گا بائی چانس تو پیشنٹ کون بنے گا اسی لیے ایک ہی ایک ہی راہ پہ نہیں جانا ہے ہمیں بائی جان ہمیں دیکھنا ہے کہاں پہ اسکوپ ہے کہاں پہ کم لوگ جا رہے ہیں وہیں پہ ہمارا مطلب کچھ ہو سکتا ہے ہمارے دماغ میں یہی بیھ ہے گھر والوں نے کہ اگر میرا بیٹا ہوا یا بیٹی تو تو میرا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بنے گا کیوں ڈاکٹر صرف ڈاکٹر ہی اس معاشرے میں زندہ رہتے با آگے بھی ہے فار ایگزامپل سی اے ہے ان کی بھی تو اچھی خاصی سیلری آتی ہے جے ڈبل ہی دے مطلب انجینئر ہے
ہاں بھائی جان تو بھائی جان مطلب کہ آج ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ تو آج انٹرنیٹ نے دنیا کو بہت ہی قریب کر دیا ہے اب لوگ گھر بیٹھے آن لائن کام کر سکتے ہیں فری لانسنگ پلیٹ فارمس پر لوگ اپنی س لس کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں تو یہ بے روزگاری کے مسائل کو کم کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے تو تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا میرے بھائی ہر ہل ہال روزگار عزت والا ہوتا ہے تو اگر ہم محنت اور لگن سے کام کریں تو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو بچوں کو چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ پرییکٹکل سکلس پہ بھی یقین کمیونیکیشن سے بات چیت کرنے کا طریقہ مطلب کہ کمپیوٹر کو چلانے کا طریقہ ٹیم ورک اور پرابلم سالونگ جیسے صلاحیتوں نوکری حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں تو والدین اور ٹیچرس کو بھی نوجوانوں کی رہنمائی کرنی چاہیے انہیں صرف ڈگریاں حاصل کرنے پر زور نہیں دینا چاہیے بجائے کہ ان کی سکلس اور تجربات کی اہمیت بھی سمجھنی چاہے اگر معاشرے میں روزگار کے موقعز زیادہ ہوں گے تو غربت کم ہوگی لوگوں کے مطلب کہ معیار معیاری زندگی بہتر ہوگی اور ملک ترقی کرے گا روز کار ملک کی حالانکہ معصیت کو ملک مضبوط بناتا ہے اور لوگوں کو بہتر مستقبل کی طرف لے کر جاتا ہے تو آپ اس
ماشء اللہ بھائی جان ماشاء اللہ بھائی جان لاسٹ میں میں یہ بولوں گا کہ کہ خالی دماغ شیتان کا گھر ہوتا ہے بھائی جان اسی لیے ہاتھ خالی نہ رکھ کے بھ جان
ہاں بھائی جان تو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ